السلام علیکم ہاں السلام علیکم
السلام السلام علیکم
اب ٹھیک اچ س
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
گھر تو صب ٹھیک
شکر اللہ گ آب کے گھر پ سب ٹھیک
ج پ رہے آ
بس میں بیٹھی تھی تھی اب کیا کر رہی تھی
کھانا پکا رہیچ
اچھا ٹھیک اور بولو
می علامہ اقبال کی بکس بھی پڑھ رہی تھی پشی
اچھا ٹھیک ہاں میں بھی بول رہی تھی کہ آج میں آپ کو ہمارے عظیم قاؤں میں شہر بزرگ فقر اور مسلمانوں کے روحانی رہنما علمہ وال کے خدمت اور ان کے کی زندگی کے بارے میں اپنے خیالات پیش کروں
بالکل بالکل
دیکھو علامہ اقبال کا نام طریک میں ہمیشہ عزت اور فخر کے ساتھ لیا جاتا تا ہے انہوں نے صرف شاعری ہی نہیں کی بلکہ اپنی سوچ علم فلسفے اور پیغام کے ذریعے یہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو روشن کیا
ضرت ہےا ب کتا کی بھی نہیں عامہ اقبال ساؤتھ ایشیا کے عظیم شعر مفاکر اور فلاسفیر تھے
ہاں
مبوڈیو علامہ اقبال ساؤتھ ایشیا کے عظیم شاعر مفیر اور فراسفر تھے انہوں نے اپنی شاعری اور فکر کے ذریعے مسلمانوں میں خودی علم اور عمل کا جذبہ پیدا کیا اقبال کو ساحر مفت تک پھر بھی کہتے ہیں
ہاں بالکل
شاعری میں مشرک ادبار اور اسلامک تعلیمات کا نظریہ انداز میں پاس کیا
ہاں
کی شعری نے مسلمانوں کو اپنی پہچان اپنی طاقت اور اپنی مقام کے احساس دلایا اس لیے انہیں شر مشرق اور وفقیر پاکستان بھی کہا جاتا ہے
بالکل بالکل علامہ اقبال کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے بچپن اور اپنی طاقت کا احساس لایا ان کا نظم اور کھیلیوں کو محنت ہمت اور بلند حوصلے کا پیغام دیتے ہیں انہوں نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ قومیوں کی ترقی علم اور عمن میں میں سے ممکن ہے
ہاں بالکل دیکھو عامہ ایک بار کا جنم نہیں ن م سی سیون کو سلکٹ میں ہوا بچپن ہی سے انہیں تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا انہوں نے محنت اور لیگن سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں لاہور انگلینڈ اور جرمنی سے بھی اعلی تعلیم حاصل کی انہوں نے فلسفہ ادب اور قانون میں کامیابی حاصل کی اتنی اللہ تعلی
اقبال نے سائست شعور پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی حمایت کی اور ان کے لیے ایک بہتر ر مستقبل کا خواب دکھایا ان کی سوچنا مسلمانوں کو احتیاط اور تنظیب کی طرف مستعل کیا آہر میں علامہ اقبال کے کی خدمت قیام کے لیے بے شمار ہے انہوں نے اپنی زندگی علم ادب اور کمی بہتر کے لیےففات کی ہے ان کا پیغام آج بھی ہمیں محنت خودداری ع الاحت اور ترقی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسی لیے علامہ اقبال کو عظیم کو رہنما اور مستقبل کی طور پر یاد کیا جاتا ہے
ہاں علامہ اقبال کی سب سے بڑی خدمت ان کی شاعری ہے انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں کے ذریعے مسلمانوں کے مسلمانوں کو بیدار کیا جو مسلمان مایوسی کا شکار تھے اور اپنی پہچان بول چکے تھے تب ال تب اقبال نے انہیں امید ہمت اور خود ہی کا درس دیا انہوں نے بتایا کہ ہر انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اگر وہ محنت کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مضبوط رکھیں تو د
بالکل علامہ اقبال کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں میں خدی کا تشور پیدا کیا ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان کے اندر بے پناہ صلاحیت موجود ہوتی ہے اگر وہ اپنے آپ پر یقین کرے محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو ہر مشکل کو پار کر سکتا ہے ان کی شاعری نے نوجوانوں میں امید ہمت اور حوصلے کی روح بونک دی آج بھی ان کے اشعار اسٹوڈنٹس اور نوجوان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے
ہاں بالکل علامہ ا بال بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے اسی لیے انہوں نے بچوں کے لیے بہت خوبصورت نصبیں لکھی آپ نے سنی ہے وہ لہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آج بھی وہ اسکولوں میں روز پڑھی جاتی ہے یہ ہوا بچوں کو اچھا اچھا انسان بننے علم حاصل کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کا پیغام دے ہوتی ہیں اقمال کی شاعری صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی ان کی شہری دنیا کے بہت سے ملکوں میں پیدا اور سمجھی جاتی ہے ان کے افسر نے مسلمانوں کو ایک نئی روح اور نئی امید دی انہوں نے ہمیشہ تعلیم اتحاد محنت انصاف اور اخلا کی اہمیت پر زور دیا ہے
علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو خودی کا پیغام دیا انہوں نے سمجھایا کہ ہر انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہے اقبال کی ایک بریی خدمت قومی بہتر ہے جو جب لوگ میوسی اور بچانے رہ جاتے ہیں تو تب اقبال نے انہیں امید اور حوصلے پیدا کیے انہوں نے اپنی قوم کو احتیاط تنظیم اور علم کی طرح متوجہ کیا ان کے پیغام تھا کہ ترقی حاصل کرنے کے لیے محنت اور تعلیم کو اپنانا ضروری ہے تعلیم کے میدان میں بھی ہاں
علامہ اقبال کی ایک اور بہت بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا نائنٹین تھرٹی میں نائنٹین تھرٹی میں اہہ آباد کے اجلاس میں انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست کا خیال پیش کیا کیا بعد میں اسی سوچ نے پاکستان کے قیام کی بنیاد مضبوط کی اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا روحانی بانی بھی کہا جاتا ہے
بالکل بالکل تعلیم کے میدان میں بھی علامہ اقبال کی خدمت قابل تعریف ہے ان کا یقین تھا کہ علم انسان کی سب سے بڑی دولت ہے انہوں نے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنا ریسرچ کرنا اور نئے آئیڈیاز کو قبول کرنے کی ترکیب دی ان کی نظر میں تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جو کسی بھی قوم کو کامیاب اور ترقی کی راہ پر ک کمزان کرتا ہے
ہاں بالکل آج کے دور میں جب دنیا تیز رفتاری سے بدل رہی ہے ہمیں اقبال کے افکر کو سمجھنے کی ا اور بھی زیادہ ضرورت ہے انہوں نے ہمیں سکھایا کی کامیابی صرف خواہشوں سے نہیں ملتی بلکہ محنت صبر علم اور یقین سے ملتی ہے اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کرے تو ہمارا معاشرہ امنر کی اور خوشحالی کا نمناہ بن سکتا ہے
بالکل ادب کے حوالے سے اقبال نے اردو اور فارسی زبان کو بہت فروغ دیا ان کی قابل تعریف باتوں نے اثر کیا اور اثر خ آبادی دنیا کی قیمتی خززانہ ہے ان تصمین میں انہوں نے انسانیت اخلاف روحانیت اور کامیا ترقی کے بارے میں گہری باتیں کی ہے علامہ برل نوجوان نسل کو خاص طور پر متہم کیا انہوں نے جوانی کا قوم کی طاقت اقرار کر دی انہوں نے بلند مشقت کے لیے محنت کرنے کی نصیحت جی ان کا پیغام آج بھی اسٹوڈینٹس اور نوجوانوں کے لیے مشاہر رہہ ہے مختصر طور پر علام اقبال کی خدمت ہر میدان میں نماں ہے انہوں نے اپنی شاعری اور فکر کے ذریعے لوگوں کو خود اطمینان علم اخلاق اور کامیابی عطا فرمائی ان کا پیغام آج بھی ہمیں بہتر انسر بن بنانے اور اپنے قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے اسی لیے علامہ اقبال کا نام تاریخ میں ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ د جاتا ہے
ہاں بالکل چلو مجھے ماما بلا رہے ہیں بع میں بات کر د ٹھیک ہے الح حافظ